وعلیکم السلام و ععلیکم السلام اور الحمد للہ آپ نے بتائیے
جی الحمد للہلہ
کہا ہو آپ
یہی ہے گھر کے پاس پڑھنے آئے پڑھنے آئے پ
کوچنگ پڑاتی ہو
ہاں کوچنگ پڑھتی
تو مطلب تم پڑھانے جاتتی ہو پڑھنے نہیں آتے بچے ہیں
بس کل دیا یاد کر کے تب جانا
اور کھانا پینا ہو گیا
ابھی نہیں اگر بس آئے تھے پھر اس کے بعد ا پڑھانے آ گیا پڑھا کے تب جائیں گے تب کچھ کھائیں گے
اچھا مطلب ڈائریکٹ وہاں پہ پڑھانا ہی پہنچ گئے
ہاں ڈائریکٹ پڑھانے ہی آتے ہیں کیونکہ چھ بجے کا بولتے تھوڑا تھوڑا لیٹ ہو جاتی ہے نا
اب تو صحیح ہے تو کچھ کھا پی لیا ہوتا تب جاتی
اب گھر جائیں گے تب کچھ کھائیں گے ہ نہیں رشتے داری میں نہیں ہے مطلب گھر کے تھوڑا سا آگے ہے کچھ پیسے مل جاتے ہیں بس
اچھا
ہوں ریچارج بھر کا ہو جاتا ہے
تو صحی ہے اور کیا تو مہینے ملتے ہیں یا ڈیلی
مہینے میں ملتے ہیں کون لے ہاں لیکن اپ سوچ لے دو چار کوچنگ اور مل رہائے اور میری بہت ضرورت ہے
ہاں تو آاںپ مطلب گھر پہ کر لو نا گھر پہ پڑھایا
گھر پہ آنی پڑھاتی ہے گھر پہ آتے ہیں بچے وہگ
اچھا ت مال
ہاں
تاہ مجھے
اب وہی وہی پورا سارا خرچہ ہی اٹھاتی ہے تو وہی پڑھا رہی ہے
ہ بڑیا ہم بھی ابھی آئے ہیں وہاں سے اب جا رہے ہیں گھر دھ وھ لیا ہے جا ہوں ابے
جا رہے ہیں آپ سنا ہے کہاں جا رہے ہیں بڑا لمبا
ہاں لمبا ہی جائیں گے اس بار تو لمبا بیا اور کہ ہاں یہاں دیکھو جان پہچان نہیں ہے نا میری
اچھا کامیابی
ہاں کامیابی چاہیے
نہیں ٹھیک ہے بہتر ہے بہتر زندگی کے لیے صحیح ہے
نکل جائیں تھوڑا تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی
کہاں نکل رہا باہر گ یہیں آس پاس اچھا
ہوں لبا آ آ کاا
ہوں
لمبا ہے تھوڑا سا
ہوں ہ تو کیا اپ ڈاؤن کریں گے کہ مطلب اپ ڈاؤن بتا رہے وہیں رہیں گے کب تک آئیں گے
وہیں رہیں گے اب دیکھو جیسا اگر صحیح لگا کام تو سال بھر تو نہیں آنا ہے
ہوں
ہوں کام و م ہووجائے بڑیاالگ جائے
ہاں ٹھیک تھوڑا ٹھیک بھی ہے بھائی کمائی ہوائی اگر سیٹل ہو جائیں گے تو بہتر ہے
ہاں ہاں
ہ پڑھائی بھی کرتے رہنا ساتھ میں اور کیا
ہاں وہ فارم ڈال دیں گے دیکھو ابھی ایڈمیشن کا تو سوچا ہے نہیں
ہوں کس چیج میں
ارے یہی کر لیں گے بی ایف سی و ایف س
ہاں بی ایس سی و سی صحیح ہے یا پھر اس کی ڈال دو نا یار ریلوے کا فارم آتا ہے آئی ٹی آئی کر لو ریلوے کا فارم آتا ہے اس میں ڈال دو انشاء اللہ تمہاری تم پڑنے میں اچھی ہو جاب لگ جائے گی ہیلو ہ ہیلو ہیلو ہوں
تم دیر پہ نہیں مزہ آتی ہے اپنا کام اپتنا ہوتا ہے نا
ہاں اپنا کام د اپنا ہوتا ہی ہے
ہ ہوں
ہاں
کب تک جائیں گی گھر
اور گھر گھر بائی بس دس منٹ میں نکل رہے ہیں ہم دو ج کال کر کے تبھی نکل لے
ہاں امی
ہوں امی امی کچھ بولی نہیں تھی گھر آئے تھے کیا ہوا تھا
ہاں ہیلو
کہرے گھر آئے تھے تو کیا ہوا تھا ماروار پڑی تھی
نہیں مار کیوں پڑے گی
ہاں ہاں بہت اچھا بہت اچھا کارنامہ کر کے کہ د بھائی بھائی بھی کچھ نہیں بولا
پہلی بار کیا ہے ان نے پ کہ نے کیا سوچا تھا ہم کو
ہاں ہاں انسان تھوڑا سا پیار میں ہو ہی جاتا تا ہے محبتى بھائی باگ گئے ہیلو
ہممو
ہلو
آواز چلی گئی تھی آج
نیٹ ورک میں ہو گیا میرا تو فل نیٹ ورک دکھا رہا ہے
نہیں آاں پتہ ہے جیسے گغسہ ہے وائی فائی کنیکٹ ہو گیا اسی لیے آواز چلی گئی ہ نٹ بھی ہو ہو بھائی پائی ہو
ہاں ہاں یہ بات صی ہے پڑھائی یا پیپر آنے والے کچھ نہیں پڑ رہے ہم جتنا کچھ پڑھ رہے میرے دماغ سے سب نکلتے جا رہا ہ روز اللہ دعا کرو پاس ہو جائے تو اچھے نمبر
ارے تو وہ وہ پڑھا کرو اگر بول رہی ہو تو نماز کے بعد یا باری ہوں ہاتھ رکھ کے سر پہ ارے آپ باریوں بتا رہی ہے کیا نام ہے یار سر پ یہاں رکھ کے کیا پڑا جاتا ہے بھول گئے ہم دھیان نہیں آ رہا
ہم کو میسج کر دینا جب یاد آئے گا
ہاں ٹھیک ہے اور اور اور وہ ٹیٹ ٹیسٹ تمہارا بھی تھا
ہاں ا تھا اور پت ہے ہم نے پندرہ منٹ میں یاد کیا آدھی سے زیادہ چیزیں سب بھول گئے پتا نہیں کیا لکھ کے آئے ہیں آدھا بول گئے آدے
تو مطلب دو ٹیسٹ تھے نا تمہارے ایک
ایک ٹیسٹ تھا مطلب ٹاپک بڑا اچھا بھیا آدھا پورا پڑھ لیا یاد ہو گیا اور سب ہیڈنگ سب بھول گیا کیا لکھ کےئے ہے ا گپن میں بے یہ د کر لگ پگ چار پانچ نمبر دے دے بس کچھ نہیں دس کتا نہ
نا کٹرین بچا ل اللہوگ
ہاں بت یہی ہے ناک کٹنے کی کوئی بات نہیں کلاس ایسا کوئی وہ نہیں ہے لیکن پھر بھی یار بہت امبیرسنگ فیل تو ہوتی ہے
ہاں تو تو ہوتا ہی
ج
کوئی نہیں ہو جائے گا مطلب وہ نارمل ہی ٹے یہاں
اسی لیے تو وہ والا ہوتا ہے تو ہم مر جاتے اب تک اگر نہ ہوتا تو
تو تو ابھی تو ایگزام آ رہے تیاری کر لو ابھی ٹائم ہے
کر رہے ہیں ہاں پر ایسا نہیں کرتے نہیں ہے اس سمے کیا اس سمے میرے بہت نیند آ رہی ہے اتنا سو رہے کیونکہ س پورا دن کالج پلس پوسٹنگ پوسٹنگ ٹائم اس سمے اور ایمرجنسی میں بہت ہارڈ رہتا ہے پوسٹنگ کر کے اور پھر ادھر پڑھانے پڑھا کے جب گھر جاؤ تو بہت تھکن ہوتی ہے
ہاں تو سارا دن بیٹھے رہو ادھر اور پلس پھر آرام بھی نہ ملے تو وہ تو نیند آئے گی تھوڑا تو آرام چاہیے باڈی کو
ہ ادھر پھر امی لوگ ہاسپٹل میں تھی نا تو ایک دو بجے ت جگنا رہتا تھا کھولنے کا لیے اس میں بھی تو اور زیادہ کل ہم سو گئے تھے دس ہی بجے اور ن فون کر رکھ د ہم کو
ہوں
گ تو نہیں کن گ
تو گھر گھر جاؤ گے تو بات ہوگی یع نہیں
گھر ہم وہاں اب گھر جا کے ابھی ہم بتا دیں گے پھر کال کرنا وہ ہاں ہم بتا دیں گے ابھی جب نگت تو کال کریں گے تب بتا دیں گے ہڈے چل رہے ہیں ہاں
ارے کھا رہے ایپ پہ کال کر رہے ہیں ایپ پ کوال کر رہا ہے
ہ
ہاں ہیلو
ہوں
ہ تو اپنے دوست کے پاس کال نہیں کی تھی تم نے
کال نہیں کی تھی اس کے پاس کال نہیں کی ت میں بتا ت ہاں ہاں ہاں نارمل نہیں بات گئی ن کوئی بات نہیں کر کچھ ہوا تو نہیں ہے
تو
چلو اچھی بات ہے
ہوں کتنے بچے پڑھاتی ہیں
ارے یار دو اب اب پہلے ایک کو پڑھاتے تھے اب دو لوگ ہو گئے ہیں کیا ب آب
اچھا
ہ دونوں بھائی د ناات پلا
پڑھا رہی ہو ان سے ہی کہو کہ اور بچے ملے تو بتاؤ
ہاں کہ ان کے اب بھائی دیکھو کسی کے گھر میں جائیں گے نا تو وہ دوسرے بچوں کو نہیں وہ کہیں گے کیونکہ دیکھو پھر کہیں گے میرے بچوں پہ دھیان نہیں ج گئی ہے وہ ہے الیز ہوں اپنے گھر میں ہو تو چلو چل جاتا ہے ایک گھنٹے میں سب کو کر دو پڑھا دو ت
نہیں الگ الگ تھوڑی نا ایک گھنٹہ یہاں پڑاؤ پھر ایک گھنٹہ
ہ اتنا بھائی اتنا تھوڑی نا خود ہی کر پائیں گے ہ
وہی اپنا بات کر لو ان سے بھی بات کر لو وہ ڈھونڈ کے دیں گی اپنے کو کھاس نہ دیں گے اگر مل گئے تو بات کرنے میں کیا ہے بات کر لوگ گھر پہ کہنا بھیج دیا ب
ایک دو لوگ سے کہا تھا کہ مطلب کوئی کوچنگ میں ہوتا تو ایک نے بتایا تو بھائی مرگی وہ بہت دور بتایا تھا جہاں پہلے جاتے تھے پڑھنے وہاں کی طب بتایا تھا تو بہت دور ارے بھائی اتنا دور ہم تھوڑی نہ جا پائیں گے پڑھا میں کالج سے آؤ پھر یہاں پ نہیں کرایہ نہیں مطلب پیدل ہی لیکن بھائی پھر بھی اتنا دور جانا کیونکہ ہم جہاں پہلے پڑھتے تھے وہ بہت دور تھا
اچھا
ادھر ٹیکسی اسی نہیں چلتی لیکن میری امی خد ہی نہیں بھیجینگی
ہاں تو اتنے تو فائدہ بھی نہیں ہے گھر مطلب میں گھر کی بات کر رہا ہوں کہ تمہارے گھر پہ آ جائے پڑھا دیں جی ہم بات کر رہے ہیں
نہیں س کہ گھر تے ہیں لیکن گھر پہ دیکو
اچھا
ہ وہی تو ہے اچھی کوچنگ متی جیسے ادھر اس سائڈ ملتی ہے اچھے ری میں یہ تو ملتے نہیں ہے اچھے خھصے چھوٹے چھوٹے بچے جو کہ دو دو ہزار روپئے ملتے ہیں اچھے
ہاں صحیح ہے میں مطلب بات کرو گی تبھی پتا چلے گا ایسے
ہن
ایسے تو نہیں ملیں گے کہ تمہارے گھر چلتے آئے کوچنگ پڑھا دو بات کر لو ایک دو سے بس
ہ دیکھ رہے ہیں نہیں ہوگا تو دیکھو کو بٹر والی ہی کر لينگے
ا ویسا بھی تم ابھی تو پڑھ رہی ہو پڑھ پڑھنے زیادہ د نمبر اچھے لاؤ بعد میں خود ہی جاب لگ جائے گی تمہاری
ہاں یار نمبر پالک شانتی رہو ایک منٹ ا شانتی رہو ایک منٹ
ہم تو اس سے کہتے رہتے ہیں کہ اسٹارٹنگ سے کہتے آ رہے ہیں کہ ایک گھنٹہ نکال کے پڑھ لیا کرو ایک گھنٹہ ا ن گالے پڑلی آار